اسلام علیکم
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان اور بتاؤ بھائی جان کیسے ہو
بس الحمد لللہ آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو صحت ٹھیک ہے
ہاں الحمد لللہ ویساح بھائی ہم ٹھیک ہیں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں والدین سب ٹھیک ہے فلحل تو
اوکے اچھی بہت اچھی بات ہے اور
ہ ہاں چائے پانی ناشہ سب وغیرہ ہو گیا ہاں بتیں آ جان موسم تو کیا ہے موسم تو بڑھیا ہو رہا ہے بارش کا موسم ہو
اوکے بہت اچھی بات ہے اچھا میں کیا بول رہا تھا بس یہی بس میں بس الحمد للہ آپ کی دعا میں کیا بول رہا تھا کہ اصل میں کیا ہے کہ جو آج کل کی جنریشن ہے نا ہماری
جیسے ہاںار
ہمارے اندر وہ صبر نہیں رہا ہے
ہوں
سنا بھ جان برداشت کم ہوئی ہماری جنریشن میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا اور جلد بازی نہ کرنا زندگی میں ہر سان کو کبھی نہ کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں سے صبر کرنا بہت ضروری ہے سنا بھ جان صبر ہمیں مضبوط بناتی ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم بہتر فیصلے کر کر سکتے ہیں اور غصے سے بچ بچ بچ جاتے ہیں ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی ہے وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں اسی لیے ہمیں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ انتظار کے دوران محنت کرنا کرتے رہنا ہے اگر ہم کسی کسی کام میں ناکام ہو جائےیں تو مایوس ہونے کے بجائے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے محنت اور صبر ایک دن ضرور کامیابی دیتا ہے سنا جان
دیش بل
اور ہمارا کردار ہمار ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حالات میں صبر کرے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے یاد رکھے صبر یاد رکھے یاد رکھے کہ صبر کے کمزور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مضبوط لوگوں کے لیے پہچان ہے
جچ سر
سنا بہ جان صبر کو کبھی انسان کھونا نہیں چاہیے ہر ہر چیز ہر حالات میں انسان کو صبر رکھنا چاہیے
ہاں جش بشت
ہاں بجن صبر ہمیں ہر یہ ہے کہ صبر کیا ہے کہ صبر ہمیں ہر مشکل کا ہمت سے مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں جو انسان صبر کرتا ہے وہ جلدی گھبراتا نہیں ہے اور ہر فیصلے سوچ سمجھ کر لیتا ہے کرتا ہے کبھی کبھی کامیاب ملنے کبھی کبھی کامیابی ملنے پہ وقت لگتا ہے ایسے وقت میں ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے محنت اور سب مل کر کامیاب کامیابی کا راستہ بناتے ہیں ہمیں اپنے والدین ٹیچرس اور بزرگوں کے ساتھ بھی صبر اور عزت سے پیش آنا چاہیے اچھا اخلاق ہشہ اچھا اخلاق ہماری پہچان ہونی چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلو کرے تو ہمیں صبر اور نرمی سے بات کرنی کرنے سے بہت سے مست حال ہو جاتے ہیں شناہ بجان
سبر پہ بھائی جان بٹی ضروری ہے سبر ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے جیسے جیسے کوئی طاقت ور ہوتا ہے تو جو سامنے کمزور ہے تو اس کو بھی سفر کرنا چاہیے جیسے وہ غلطی ہ رہا ہے جب بھی اس کو سفر کر کے اس کو معاف کر دا چاہیے کسی کسی بات پر بالکل صح کہہ رہے جان آب صبر کے اوپر صبر کرنا ہے ہر ایک انظان کا
صبر صرف مشکل وقت کے لئے مشکل وقت کے لئے نہیں ہے صبر بلکہ ہر دن ہر دن زندگی میں ضروری ہے پڑھائی ہو نوکری ہو گھر ہو اور رشتوں میں ابھی صبر کی بہت اہمیت ہے یاد رکھے جو انسان صبر کا کرتے ہیں نا وہ کبھی نہ کبھی اپنی محنت کا پھل ضرور پاڑتا ہے
ہاں بائی بالکل
ہاں یہ ہے کہ صبر انسان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے جو شکص صبر کرتا ہے نا وہ مشکل حالات میں بھی اپنے حوصل کم قائم رکھتا ہے نا ب جان جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم غصے اور جلت بازی سے جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو ہم غصے اور جلد بازی سے بچ جاتے ہیں اس سے ہمارے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں رشتوں رشت جو ہمارے رشتے ہیں وہ بھی مضبوط رہتے ہیں ہر دن ہماری زندگی میں چھوٹی اور بڑی آزم آزمائش آتی ہے اس ا ان ازماءش کا مقابلہ صرف صبر محنت اور اللہ پر بھروہ سے کیا جا سکتا ہے ہمیں کبھی بھی اپنی محنت چھوڑنی نہیں چاہیے اگر نتیجہ دیر سے ملے تب بھی ہمیں امید امید کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے جو لوگ صبر کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لئے بھی اچھے اچھے اچھی مثال بنتے ہیں ان کی ان کا اچھا رویہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور سوسائٹی میں بھی محبت بطور امن کا امن کو بہتر رہتا ہے اسی لیے آج سے ہم صبر کا یہ ارادہ کرے کہ ہر مشکل میں صبر صبر سے کام لیں گے ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑے گئے سنابھ جان یہی ہے کہ ہمیں ہر مطلب ہر حال میں صبر کرنا چاہیے ہر مطلب ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جلد جلد بازی میں بھی سوچتے ہمیں یہ نہیں ملا کسی اور کو ملا ہے ٹ ہے صبر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتا ہے ہر ہر پریشان پریشانی کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے جیسے ہر ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے جب ہم ذںں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پر غصہ نہیں کرنا چاہیے نرمی نرمی اور صبر سے بات کرنی دل دل
ا
دل اس سے کیا ہوتا ہے دل بھی خوش ہو جاتا ہے دوسر کا ایک اسٹوڈنٹ اور میں ب ایک جو ہمارے آج کل کے بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی صبر صبر ضروری ہے ایک ٹیچر کے لیے بھی تعلیم دینا میں دینے میں ضروری ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے روز مرہ زندگی میں ضروری ہے جو انسان کو ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے وہ صبر کرتے ہیں وہ کبھی اندر سے کمزور نہیں ہوتا آج ہم سب یہی وعدہ کریں گے کہ مشکل حالات میں بھی یو نو صبر کرنا چاہیے صبر سے کیا کیا ہےک کہ صبر کا کام صبر سے کام لیں گے اور آپ انی محنت جاری رکھیں گے اور آپ کا اور آپ کا کیا ہے مطلب کیا آپ کو کیا لگ صبر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کرنا چاہیے صبر ہمیں
ہاں سے ہے بالکل صحیح ہے بھائی صبر تو یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالات میں ہر حالات میں صبر کرنا چاہیے کہ مطلب کوئی بھی انسان جیسے آپ جیسے کسی بھی طریق کی پریشانی ہے کسی بھی طریقے کی پرابلم ہے اگر سامنےے پریشانی دے رہا ہے تو آپ کو سفر کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ سی باتیں ہیں جیسے اپن کو جیسے کسی بھی پریشانی میں پھنس جائےیں اور اگر اپ تعلیمات میں بیٹھے ہیں تو اپن کوچھ سامنے والے کی غلطی ہونے کے باوجود چاہیے کہ اللہ ہی صاف دے گا اللہلہلہ کر گا اسنسنا بالکل بالکل صح کہہ رہا بھ جان آ بالکل بعد میں بالکل دنا آپ کےوبائل جا بنا ہے
خوشی کے وقت بھی ضروری ہوتا ہے ہمیں ہر حالات میں اپنے رویہ کو کو اچھا رکھنا چاہیے جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو ہمارے دل پر سک سکون رہتا ہے اور ہم بہتر فیصلے کر پاتے ہیں صبر ہمیں دوسروں کی بات سننے اور سمجھنے میں بھی سکھاتا ہے اس سے گھر اسکول اور سوسائٹی میں پیار اور عزت بڑھتی ہے ہر کامیابی اپنے وقت پر ملتی ہے سر سنا بس جان ہر کام میں بھی اپنے وقت پہ مل جاتے ہمیں جلد بازی کی جلد بازی کے بجائے لگاتار محنت کرنی چاہیے اگر ہم آج ہماری اگر آج ہماری محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ك محنت بےیکار ہے ہر ہر محنت کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے امید صبر اور محنت مل کر انسان کو کو ایک اس کی منزل تک پہنچاتی ہے
جیس جی شک
صابر کے بہت سارے فائدے ہیں انسان کو وہ جو انسان صبر سے کام لیتا ہے نا وہ انسان ایک بہت بڑا کامیاب انسان بن جاتا ہے زندگی کا زندگی کا ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہر دن نئی آزمائشیں آتی ہیں جو انسان صبر کرتا ہے نا وہ ہر آزمائش سے کچھ نہ کچھ سیکھ سیکھ کر اور مضب ثبوت بند کر نکلتا ہے صبر ہمیں اپنی جذبات پر قابو کرنا سکھاتا ہے جب ہم اپنے غصے اور ج جلد بازی کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم بہتر انسان بنتے ہیں بتایا ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے اسی لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب ہم سفر اور محنت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ ہیں تو کامیابی ایک نہ ایک دن ہمارے قدم ضرور چومتی ہے بس ہماری ذہ داری ہے آج سے یہی ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ آج سے ہم یہی ارادہ کریں گے کہ ہم ہر مشکل ہر مشکل کا مقابلہ صبر ہمت اور امید کے ساتھ کریں گے ہمیں کبھی اپنی ہمت نہیں ہارنی
اھا
اور ہم کیا ہیں کہ اور محنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے صبر انسان کو مضبوط مضبوط بناتے ہیں اور مضبوط انسان کی زندگی کا ہر مشکل کو ہرا سکتے ہیں سناا بھا جان
بالکل بالکل بھ جان بالکل صح ہے
صبر بہت بڑی چیز ہے انسان کو صبر ایک صبر ہمیں یہ بھی سکھاتا کہ ہر فاصلے سوچ سمجھ کرنی چاہیے جلد بازی اکثر غلطیوں کا سبب بن جاتا ہے جب ہم کسی مقصد کے کے لئے محنت کرتے ہیں تو راستے میں مشکلات ضرور ہیں لیکن جو انسان صبر کرتا ہے نا وہ وہ کبھی مقصد نہیں چھوڑتا ہے ہمیں اپنے دوستوں اور گھر والوں کو کے ساتھ ات صبر اور نرمی سپیشانا چاہے اچھھی الفاظ اور اچھ روایات ہر رشتے کی مضبوطی ہوتی ہے ہر نیا دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سداریں اور کل سے بہتر انسان بننے کی کوشش کو کرے اگر ہم صبر اور محنت اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہم ہر مشکل کو مقابلے ہمت کے ساتھ کر سکتے ہیں یاد رکھے ہمیں یہی یاد رکھ چاہیے کہ صبر صرف انتظار کا نام نہیں ہے بلکہ انتظار کے دوران امید اور محنت کو زندہ رکھنا کا نام ہے اسی لیے اللہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے صبر کے لیے اور اپنی محنت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کامیاب ضرور ملے گی ان شاء اللہ تو نبا جان آپ سے مل کے آپ سے بات کر کے بہت
بالکل بالکل اچ
بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ آپ کو حفاظت رکھے اور صبر سوری ج مللاتا کری مجھے بھی اور آپ کو ہر مش مشکل کو صبر وہ محنت سے نہ اس کو
حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہمیشہ
یک السلام علیکم
اوکے بھائی جان اللہ آپ سے بہت بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
تا
بھائی جان آپ اینڈ کال کیجیے آپ بظن